جی
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام اور کیا حال ہے
ٹھیک ہے آپ بتاؤ
ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے موسم کیسا ہے آج کا
اج موسم تو ٹھنڈا ہے
اچھا
جی جی کل ہوئی تھی بارش آج نہیں ہوئی ہے ہوں جی
صبح میں ہو رہی تھی اتنی ٹائم نہیں ہو رہی دھوپ نکل آیی ہے
اچھا
ہاں صبح میں بہت تیز ہو رہی تھی
اچھا اچھا جی اور ناشتہ وغیرہ کیا ناشتے میں کیا بنایا آپ نے
ناشتے میں تو ہم نے پاستا بنایا تھا
اچھا
پاستا ہاں کھاتی ہو تھوڑا بہت اتنا نہیں کھاتی
اچ اچھا بناتی ہیں
جی جی ہاں بناتے بھی آپ کیسے بناتے ہو
پاستا تو ویسے بناتے ہیں جیسے
جی
پا ستے ہو گرم کریں گے مطلب پانی میں ڈالیں گے پانی ڈال کر اس میں تھ تھڑا ہلکا نمک ڈال دیں گے اور تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے تاکہ وہ چپکے نا
جی جی
اس کو پھر اچھے سے مطلب پانچ دس پانچ منٹ کے لیے ابالیں گے وہ مطلب اس کو بہت زیادہ نہ ہو جائے تھوڑا سا بچا رہے باقی رہے جیسے بریانی کے لیے کیا نہیں باق رہتا ویسے ہی
جی جی ہاں ہاں
کو اتار لیں گے پھر اس کو چھان لیں گے اور اس کے کے لیے جائ پیاز ہے اس میں شملائی مرچ گاجر بھی ڈال سکتے ہیں
ہاں ہاں
لہسن ہے ہری مرچ مس اور مسالحے میں جیسے ہلدی ہے لال مرچ یہ سب چاہیے نا اور
ہاں ہاں ہاں
اس کے لیے جیسے ہ کڑھائی میں کڑھائی میں اچھا بنتا ہے پین مچ زیادہ بنائے تو کم پڑ جاتا ہے
جی جی جی
تو اس میں کٹ جیسے لسن مطلب کاٹ لیں گے تھوڑا لیں گے اس تھوڑا سا ڈالتے ہیں بہت لوگ نہیں ڈالتے لہسن
جی جی لہسن سے تھوڑا سا کیا ہوتا ہے مہک آ جاتی ہے اسی لیے نہیں ڈالتی
وہی ہے
ہوں
تو اس کو پیاز ڈال ڈال دیں اگر نہیں بنھا تو نہ ڈالیں اس کے بعد اس میں ہاں یہ سب یہ ڈال دیں ٹماٹر ڈال دیں اس میں نمک ڈال دیں ہلدی ہاں سبزی بھی ڈال لے جو بھی ہے اگر گاجر ہے ٹماٹر ہے اگر شملہ مرچ سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے ساتھ میں ہری مرچ بھی ڈال دیں اور بھی کوئی سبزی آپ کو ڈالنا ڈال سکتے ہیں جیسے پیاز کا ساگ نہیں ہوتا وہ بھی ڈال سکتے ہیں اسی میں تھی اچھا لگتا ہے ہاں اچھے سے پانچ دس منٹ کے لیے چلایں اس کو
پیاز کا پکل جو ہوتا ہے وہی نا
ہاں ہاں وہی اس کو پیاز کا سال ہاں اس سے بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے ڈال کے اچھے سے مکس کرلے اس اس میں لال مرچ ہلدی پاؤڈر اور گرم مسال سالہ ڈالتی ہیں آپ
جی ہاں تھوڑا ڈالتے ہیں ہاں
ہاں اچھا ہاں ہم بھی ڈال دے گرم مسالہ ڈال دے اور اس کے بعدسے اچھے پھر اس کے بعد اس پہ دال بھی ڈالدے اچھے سے ملا مکس سے کرلے ہاں اس کو تھوڑا سا یہ بھون لیں اچھے سے تہ مکس ہو جائے لاسٹ اس میں ہرا دھنیا ڈال دیں ہاں اور بس ہو گیا تیار اور اگر نا اس سے مسالہ وغیرہ اتنا نہیں ڈالا ہو نا ٹماٹر وغیرہ پیاز وغیرہ اچھے سے بھج کر اس کے بعد
امم امم
سب سے لاسٹ میں وہ ڈال دے میگی مسالا اس کے سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے
اچھا امم اچھا صحیع ہے آپ نے صحیع بتایا اور جیسے مطلب پاستا اور اور بھی کچھ بناتے ہو جیسے مطلب ڈوسا یہ سب بناتے ہو
ہاں آپ پاستا کیسے بناتی ہیں
ڈوسا چاپ مطلب دال کا بناتے ہو چاول کے آٹا کا بناتے ہو
اچھا اچھا بتائیں نہیں بنایا
ڈوسا آپ نے نہیں بنایا
نہیں
اور ریئلی اپے سچی میں نہیں بنایاڈوسا
نہیں کون سے ڈوسا
ڈوسا یہ جو بنتا ہے پاپڑ کے جیسا جو رہتا ہے ڈوسا
نہیں نہیں میں نے سچ میں نہیں بنایا گھر میں سب بناںے
جیسے مطلب مسالہ ڈوسا بھی آتا ہے مونگ دال ڈوسا بھی آتا ہے
کیسے بناتے ہیں
ہاں جیسے اس میں مونگ دال کا ہم لوگ بناتے ہیں تو اس میں کیا کرتے پہلے مونگ دال کو چار پانچ گھنٹے پہلے بھینگا دیتے اس کو بھینگ مطلب پھولنے کے لیے ڈال دیتے ٹھیک ہے
ہاں
اس میں مطلب کہ پہلے مسالے سب کے ڈالتے میں وہ بتاتی ہوں جیسے اس میں ایک کم مونگ ڈال لیں گے مطلب اور نمک سواد انوسار لینا ہے اور تیل سینکنے کے لیے مطلب کیلئے نہیں تھوڑا سا تیل لینا ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ کو بنانا کیسے ہے جیسے مونگ دال کو کیا کرنا ہے چار پانچ گھنٹے پہلے آپ کو بھگونا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہری مرچ لینا ہے ادرک اور نمک کے ساتھ پسے ہوئے مطلب کہ ہری مرچ اور ادرک کو پیس لینا نمک کے ساتھ ٹھیک ہے ایسے پتلا مطلب کہ جیسے اس کا گریوی بنانا ہے نہ
ہاں
تو اس میں مطلب کہ پورے وہ جو مونگ دال ہے اس کو پیس کے اچھے سے مطلب اس کو گریوی بنانا ہے اور اس میں اچھا ایک دم پتلا کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے گھول کے جی جی گھول کے اس کو پتلا کرنا ہے اور پھر وہ جو فرائی پین آتا ہے تا وا جو ڈوسا والا تاوا آتا ہے اس پہ مطلب کہ ہلکا سمجھو ایک کر ایک کیئی کپ ڈالو یا پھر مطلب چمچا ہوتا ہے اس سے بھی ڈال سکتے ہو اس سے پورے میں فیلا دو تھوڑا ڈال کے اچھے سے پورے میں فیلا دو اور پھر اس سے مطلب کہ ہاں فیلانے کے بعد اسے نا مطلب ا پلٹ دو تھوڑے دیڈ کے بعد جب وہ نیچے کا ہو جائے لگے وہ جلنا نہیں چاہیے سنہڑا پن آ جانا جی سنہڑا ہو جائے تو اس میں مطلب کہ اس کو پلٹ دینا ہے پلٹنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو نکال دینا اور پھر اس کو کیا کرنا چٹنی کے ساتھ مطلب کہ کھانا ہے
اچھا چٹنی کے ساتھ میں مطلب کوئی بھی چٹنی ہو میٹھا ہو میٹھی ہو تیکھی ہو
ا وہ آپ کے مطلب آپ کے اس پڑ ہے آپ جیسے مطلب چٹنی کھا سکو
اچھا اچھا
جی
ہمم
ایسے ہی بنتا ہے
اچھا بس ایک ہی ریسیپی اور
اس کے تو کئی ریسیپیاں ہیں جیسے مسالہ ڈوسا بن تا ہے راوا ڈوسا بنتا ہے میسور مسالہ ڈوسا ا بنتا ہے اڑائی ڈوسا بنتا ہے جوار ڈوسا بنتا ہے کیا کیا نام ہے اللہ ب بہت سارے ایسے مطلب جیسے مطلب کہ بہت ساری چیزیں ڈال ڈال کیا آپ مطلب بنا سکتے ہو
ہاں سب سے آسان کون سا ہے جو
سب سے آسان ابھی جو میں نے بتایا مونگ دال ڈوسا وہ مطلب کہ آسان ہے اور جیسے مسالے والا مسالے والا تو وہ تھوڑا بھاڑی لگے گا کیکو ایسے اس کے لیے مطلب پھر آلو یہ سب بھی کرنا پڑتا ہے
اچھا آلو بھی ابا ابال کر ڈالنا پڑتا ہے
اں
اچھا اچھا ہ آلوابال کر ڈالنا ہوگا اور دال بھی رہے گی تب اس میں
اور اس میں ساری چیز ڈالنا جیسے دھنیا پتتا ہڑی مرچ ا جیسے مطلب کہ تھوڑا سا ادرک کچ را ہوا مطلب اس کو اچھے سے نہیں کر کے باریک باریک کر کے آپ رکھ سکتے ہو اور اس میں سبھی مسالا ہلدی دھنیا نمک لال مرچی کالی مرچ اور یہ سب ڈال کے اچھے سے اسے میس کر لو میس کرنے کے بعد پھر اس اس سے ڈوسا مطلب اس کی گھول جو بنائی ہے ڈوسے کی اس میں مطلب اس کو اچھے سے وہ الٹ پلٹ کر کے ایک طرف کا ہو جائے ٹھیک ہے اس کے اوپر کیا کرنا مطلب ہو جو مسالا ہے اس کو ڈال کے تھوڑا دیر کے لیے اس میں پھیلا دو ٹھیک ہے پھیلانے کے بعد اس کے بعد موڑ کے پھر نکال لو بن جاتا ہے ڈوسا جی
دال بس مونگ ہی ا رہے گی اور کوئی بھی ڈال سکتے ہیں دال
اور کوئی بھی آپ کے اوپر ہے مطلب کہ آپ جو بھی دال ڈال سکتے ہو
ہاں مونگ والی جلدی اچھی لگتی ہے پروٹین بھی اس میں ہے
ہاں
اں اں
جیسے اور بھی لوگ کیا کرتے ارود کی دال جو آتی ہے وہ بھی ڈالتے
ہاں
ہاں ارود کی دال ہم لوگ تو دیکھے بھی نہیں ہوئے ارود کی دال بٹ مطلب کہ بہت سارے لوگ ارود کے دال نہیں ہم لوگ نہیں دیکھے ہوئے ہیں
اچھا اچھا
سوجی کا بھی مطلب ڈوسا سوجی کا بھی بنا سکتے ہو سوجی اور آٹے کو ملا کے
ہمم
اس میں آرام سے بنا سکتے ہیں
ہاں ریسیپی اچھی لگی کبھی ٹرائی کریں گے
جی انشاء اللہ ٹرائی ضرور کیجیے ٹھیک ہے چلے پھر اللہ حافظ